وعلیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمتۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
جی شکر اللہ تعالی کا میں ٹھیک ہوں آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میری کیپٹی ہے تو آپ کی کیپسٹی کیس ہے
شکر اللہ تعالی کا سب ٹھیک ہے آپ سنیں کیا کر رہے ہیں
ہاں بھائی تو پہلے مجھے آپ یہ بات بتائی کہ میری آواز اچھی سے آ رہی ہے
جی بھائی آ رہی ہے
چلیے جی ٹھیک ہے تو آپ نے کھانا کھا لیا
جی بھائی جان میں نے کھانا کھا لیا آپ سنائی آپ
ہاں بائی وہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے تو میں آج کل بیٹھا ہی تھا فون ہی چلا رہا تھا اور میں سوچ رہ ہوں کہ آج کل کیا ٹیکنالوجی آئی ہے تو اسمارٹ فونس کی تزی سے آگے بڑھ رہے ہیں میں اسی پہ آگ کیا ہے نا
ج ب ج بالکل صحیحا آپ نے
تو بھائی جان میں آپ کو بتا دوں آج کے دور میں اسمارٹ فونس ہماری زندگی کا ایک بہت اہم حصہ بن چک پہلے لوگ صرف کار کرنے کے لیے فون استعمال کرتے تھے لیکن آج اسمارٹ فونوں سے ہمیں تعلیم حاصل کرتے ہیں دوستوں اور رشتوں سے رابطہ رکھتے ہیں سھے اور ویڈیوز بناتے ہیں آن لائن شاپنگ کرتے ہیں اور بل بھی ادا کرتے ہیں ر اس کے لیے اسمارٹ بہت مددگار ہے اس سے آن لائن کلاسز اٹینڈ کی جا سکتی ہے تو ب صرف دیک دیکھ آ سکتے ہیں نوٹس بنائے جا سکتے ہیں اور نئے نئے ٹاپک سیکھ سکتے ہیں تو اگر ہمیں کسی سوال کا جو جواب نہ ملے تو انٹرنیٹ پر آسانی سے معلومات حاصل کی جا سکتی یہ ہے نا بھائی جان تو آپ ب
جی بھائی جان جو آج کیمی کمیونیکیشن اور کنیکٹیوٹی جس کو ہم کہتے ہیں اگر کسی کو میسج کرنا ہو آپ واٹسپ یا ٹیلی گگرام کے ذریعے دنیا میں کہیں بھی ترت میسیج بھیج سکتے ہیں یااں کسی سے بھی ویڈیو کال پہ بات کر سکتے ہیں یا جس کو ہم سوشل میڈیا آج ہے فیس بک انسٹاگرام لنکڈ ان جیسے جیسے لوگوں سے جیسی جیسی چیزوں سے ہم مطلب بہت سارے کام کر سکتے ہیں سوشل میڈیا سے جڑ سکتے ہیں یا ایمرجنسی کانٹیکٹ کسی کے مصیبت کے وقت یا ایکسیڈنٹ کے وقت ترنت مت بلا سکتے ہیں اس ٹائم جی بھائی جان ہاں آپ دیکھیے تو ایجوکیشن آج ایجوکیشن کے زمانے میں آج جو آن لائن اسمارٹ فونس آئے ہیں اس کے سے کیا ہوا ہے کہ اب آن لائن پڑھائی شروع ہو چکی ہے جو کہ بہت ہی اچھا فائدہ ہے اسمارٹ فونس کا آن لائن کلاسز بیٹھے یوٹیوب سے ایجوکیشن ایپ سے یا کوئی بھی نئی سگل سیکھ سکتے ہیں اپنی ایجوکیشن پوری کر سکتے ہیں اپنی ڈگریاں پوری کر سکتے ہیں یا اگر ہم دیکھیں تو اسمارٹ فونس میں آج کل ای بکس آئی ہیں آپ آن لائن بک پڑھ سکتے ہیں اسی موبائل فون میں یا ریسرچ کر سکتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں آپ بھی سنائیے کچھ کے بارے میں
ہاں بھائی جانے اگر میں آپ کو بتا دوں تو کیا ہوتا ہے کہسم دنیا مطلب کہ ہماری ہاتھ میں مطلب کہ آ جاتی ہے تو ہم کسی بھی ملک ان کی خبر کچھ بھی لمحے میں جان سکتے ہیں ویڈیو کال کے ذریعے رہنے والے اپنے رشتے داروں سے بات کر سکتے ہیں اس سے فاصلہ کر کم محسوس ہوتا ہے تو آج کل ب ا لوگ اسمارٹ فونس کی مدد سے پیسے بھی کما رہے ہیں کچھ لوگ آن لائن کام کرتے ہیں کچھ ووود بناتے ہیں اور کچھ اپنا ا کاروبار چلاتے ہیں اس طرح اسمارٹ فون مطلب کہ روزگار کا بھی ذریعہ بن گیا ہے تو لیکن ہر چیز کی طرح اسمارٹ فون ک بھی نقصانات ہے اگر ہم دن بھر فون کا استعمال کریں تو آنکھوں پر برا اثر پڑتا ہے گردن اور کمر میں درد ہو سکتا ہے اور نیند بھی کم ہو جاتی ہے تو زیادہ خون استعمال کرنے سے وقت بھی زیادہ ہوتا ہے وقت بھی ضائع ہوتا ہے تو بچوں اور نوجوانوں کو خاص طور پر اپنا فون کا استعمال حر نہ رہ کر کرنا چاہے تو اگر ہم ہر وقت گیمس کھیلتے رہیں یا سوشل میڈیا پر لگے رہے تو حال کہ پڑھائی اور اور دوسرے د کام متاثر ہوتے ہیں اس لیے فون کو ضرورت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے
بالکل صحیحا آپ نے جیسا کہ ہم دیک سکتے ہیں کہ موبائل فون کے اور بھی بہت سارے فائد ہیں نقصان بھی ہے اس کے لیکن اس کے اور بھی بہت زیادہ فائدے جیسے اگر دیکھتے ہم بینکنگ کے زمانے میں آج مطلب اگر آپ کو ڈیجیٹل پیمنٹ کرنی ہے کسی کو تو آپ آن لائن ہی پیسے بھیج سکتے ہیں آپ کو وہاں جانے کی ضرورت خود وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے موبائل بینکنگ آئی ہے بینک بیلنس چیک گھر بیٹھے بیٹھے یہ بزرگ ہیں انوں کے لیے بھی ایک ہیں یا نوجوانوں کے لیے بھی ایک سہولت بن چکی ہے اگر بجلی ب پانی کا بل ہے موبائل کا ریچارج ہے تو آپ گھر بیٹھے بیٹھے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں آج کے زمانے میں اگر آپ کو کہیں جانا ہو اگر آپ کو راستہ پتا نہیں تو جی پی ایس آیا ہے موبائل فون فون میں جی بی ایس کی مدد سے آپ انجار راستوں پر بھی جا سکتے ہیں نئی نئی جگہ گھوم سکتے ہیں یا آن لائن شاپنگ بھی اگر ہم دیکھیں امیزون آیا ہے فلپ کٹایا ہے یہمار ف سے ایک اور فائدہ ہے آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں یا فڈ یا کبھی کہیں جانا ہو کیب بک کر سکتے ہیں ٹیکسی بک کر سکتے ہیں یہ بھی بہت سارے یا اگر ہم دیکھے تو آفس ورک میں آج کل ورک فرام ہوم کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ نے د پچھل ہی ٹم میں کچ پینڈنمگ آیا تھا تو اس ٹائم پہ بھی آن لائن ورکی ہوئی تھی وہ بھی ان اسمارٹ فونس کا ایک فا ہے یا کلاؤڈ اسٹوریج ہم دیکیں گوگل ڈرائیو یا کلاؤڈ پر ضوری ڈاکومنٹ سیف رکھ سکتے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ بزنس کو سوشل میڈیا پرموٹ کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے فائدے ہیں اس کی
ہاں بھائی جاناں اب نے وہ بھی اچھی بات ہم سمارٹ فونس کا استعمال ہمیشہ اچھے کاموں لیے کرنا چاہیے مطلب کہ غلط معلومات مطلب کہ پھیلانے مطلب کہ کہ ہمیں یہ پھیلانی نہیں چاہی اسمارٹ فون کے ذریعے تو یہ بہت ہی بڑا نقصان ہوتا ہے کو پریشان کرنا یا جھوٹی خبریں شیئر کرنا ٹھیک بات نہیں ہے بھائی تو انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون اس کی ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا ہر شخص کی ذمہ داری ہے تو اگر ہم اسمارٹ فونس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو یہ ہماری تعلیم کام اور روزمرہ کی زندگی کو بہت آسان بناتا ہے لیکن اگر اس غلط استعمال کریں تو ہی ہماری قیمتی وقت اور صحت دونوں نقصان پہنچا سکتا ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اسمارت ایک بہت ہی اچھی اور مفید ذریعہ ہے لیکن اس کا فائدہ بھی ہے جب ہم اسے سمجھداری اور حد کے اندر رہ سکتے رہ استعمال کرے ہمیں اپنا وقت کی قدر کرنی چاہیے ٹیکنالوجی کو اپنی کامیابی کی کے لیے استعمال کرنا چاہے نہ کہ اپنی کمزوری کے مطب بنانے کا بنانے کا ذریعہ بنانا چاہیے ہے نا بھائی جان
جی بھائی جان اگر ہم دیکھے تو اسمارٹ فونس کے آج کل نقصان ہی بہت زیادہ آ چکے ہیں جیسے دیکھیے تو صحت پر اثر پڑتا ہے آنکھوں کی کمزوری آنے لگتی ہے سگرین سے نکلنے والی وہ بلیو لائٹ جو ہے وہ آنکھوں کو بہت نقصان دہ ہوتی ہے اں اگر ہم دیکیںے تو فون چلاتے رہتے ہیں اس سے کیا ہے کہ نیند کی کمی بھی ہوا ہے ہمیں یا ہمیں اب نیند نہیں جسے گردن اور پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے سارا دن جھکے رہتے ہیں لیپٹاپ میں لگے رہتے ہیں ٹیکسٹ کرتے رہتے ہیں ریلس دیکھتے رہتے ہیں اس سے کیایں بھی ہمارا ٹائم بھی ضائع ہو رہا ہے ہماری فزیکلھ بھی ہمارا مٹل اسٹریس بھی بڑھ رہا ہے سوشل میڈیا پر دوسروں کی دیکھ کر ہمیں خود کی لائف پہ تھوڑا سا ترس آنے لگتا ہے کہ یار ہماری لائف ایسی کیوں نہیں ہے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا ہم دیکھیے تو گھر بیٹھے بیٹھے ایک ہی جگہ پر صرف فون چلانے سے موٹاپا بھی بڑھ رہا ہے اس کو کہتے ہیں یہاں قانوں کی اگر ہم پورا دن ایئر فونس لگائے یا ہیڈ فونس لگائے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہے سمسیا ہو چکی ہے یہ دیکھیں ہم جو ہے آج کل وہ بہت زیادہ ا ضائع ہو رہا ہے اسی کی وجہ سے یا ہم دیکھیں تو
آپ نے بہت ہی اچھی بات کی میں بالکل سہنا تو اسی کےے ساتھ س اگر میں کہہ دوںھی اسمارٹ فون صرف بات کرنے کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ سیکھنے سکھانے اور سیکھنے کا بھی بہت اچھا ذریعہ ہے جسے ہم نئے زبان سے سکتے ہیں کتابیں پڑھ سکتے ہیں اور ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آج کل بینک ما یہ بہت سے کام جو اسمارٹ فون سے ہو جاتے ہیں ہم پیسہ بیچ سکتے ہیں بل ادا کر سکتے ہیں اور اپنا اکاؤنٹ سکتے ہیں اس مطب اس سے وقت اور محنت دونوں بچ جاتے ہیں تو سفر کے دوران اسمارٹ فون بہت ہی مدد کرتے ہیں میپس کی مدد سے ہم مطلب کہ آسانی سے اپنی منزل پہنچ سکتے ہیں اور ٹریفک کی معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں تو ایمرجنسی کے وقت اسمارٹ فونس بہت کام آتے ہیں ہم فورا ایمبولینس پلیس یا اپنے گھر والوں کو کال کر سکتے ہیں اور مطلب کہ اگر ہم جگہ پھس جائے یہ کام یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے ہے نا تو اسمارٹ فون سے روز کی زندگی کو بہتر طریقے سے چلاتے ہیں ہم الرن لگاتے کیلنڈر استعمال کرتے ہیں اور ضروری کاموں کی یاد دلانے میں بھی یہ حاصل ہوتا ہے تو وہاں بھی مدد کر اسمارٹ فونس کا حد سے زیادہ استعمال انسانوں کو تنہا بنا سکتا ہے کبھی کبھی لوگ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر بات باتیں بات کرتے ہیں صرف فونس میں مخروف رہتے ہیں ہمیں اپنی گھر والوں اور دوسروں کے لیے بھی بقت نکالنا چاہے ہے نا بھائی جان
بالکل صحیح کہا آپ نے اسمارٹ فونس کے ہمارے زندگی میں بہت سارے اور بھی فائدے ہیں جیسے ہم دیکھیں تو الارمز یا ریمائنڈرس ابھی آپ نے کہ تھا ضروری کاموں کے لیے ہملہ لگا سکتے ہیں اگر کسی کو دوا وقت پر کھانی ہے اس کے لیے وہ الارم لگا سکتا ہے یا اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے وہ موبائل ٹریکنگ کے ذریعے اور بھی اس کے بہت سارے ایسے نیوز دنیا بھر کی خبریں تو ایک ہی وقت میں دیکھ سکتے ہیں آج آج کل لیکن کیا ہے نا کہ اس کے اور بھی نقصان بھی آئے ہیں جیسے مطلب آج کل جو یہ نئے نئے اسمارٹ فونس آئے ہیں یہ بہت س مہنگے آئے ہیں اس میں بہت سارا پیک اس کے ریچارج کے لیے آپ کو بہت سارا پیسہ لگتا ہے اس کی مینٹیننس کے لیے اس کو خار کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں آئی ہیں کیا ہے کہ آج کل جو یہ موبائل فونس آئے ہیں یا اگر گرمی کی وجہ سے یہ پھٹتے بھی ہیں اس سے کیا ہے کہ س کا بھی خطرہ ہے مطلب کبھی آ کو نقصان بھی پہن سکتا ہے یا ہم دیکھیے تو ایڈکشن ہو چکا کا موبائل فونز کا لوگ ڈرائیونگ کرتے وقت بھی یہ فون چلا رہتے ہیں اس سے کیا ہے کہ ایکسیڈنٹس بڑ رہے ہیں ہم پرسن لائف ہے ہماری وہ ختم ہو رہی ہے ہم اب کریٹو کام نہیں اپنی ہابیز پر دھیان نہیں دیتے اور بھی بہت سارے برے کامو میں ہم اسی موبائل کی وجہ سے لگ چکے ہیں
ہاں بھائیان تو اسی کے ساتھ سھ اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ فون استعمالطلب کر کے وقت اپنی ملائی کی ذاتی معلومات محفوظ رکھی جائے ہما یہ خاص بات ہے یہ جو ہمیں دماغ میں رکھنی چاہائے تو کسی انجان شخص کے ساتھ پاس ورڈ شیئر نہیں کرنا چاہیں یا کسی بھی انجان آدمی کو اور چ یا بینک کی تقسیمئ نہیں دینی چاہیے اس کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چیے یہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا تو ہر روز کچھ فون سے دور رہنا بھی ضروری ہے اس سے آنکھوں کو آرام ملتا ہے ذہن تازہ رہتا ہے اور ہم دوسرے ضروری کاموں پر بہتر توجہ دے سکتے ہیں اگر سمارٹ فون کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کی جائے نا تو یہ ہماری تلیم روزگار اور زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اس لیے ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال ہمیشہ حالانکہ عقل مندی اور ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اور ہم نے ایسی باتیں کی ہمیں چاہے کہ دوسرے تک بھی ایسی باتیں پہنچ جائے کہ وہ بھی مطلب کہ اویئر ہو جائیں گے تو کہیں نہ کہیں ان کا بھی فائدہ ہوگا یہ بہت ہی اچھی بات رہگی تو ا س آپ آپ صف بات کر کہ وہ ہی اچھا لگا اللہ حافظ اپنا ر والوں کا بھی ر اور